ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی بالکل آ رہی ہے
جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
وعلیکم السلام خ رہے سے
جی سب کہہریے تھے
الحمد للہ اور کھالو وغیرہ علی
جی وہ کیا ہمارا آپ کا
ہو گیا جلم للا ہو گیا ک والا بھی
جی یہاں نیٹورک پرابلم بہت ہو رہی ہے آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہے کیا
ہاں بالکل یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے
جی
یہ موسم کی تبدیلی نا بہت پریشان کر رہی ہے کبھی بھی موسم بن جا رہا ہے
ہاں وسے طبیعت بھی تو بیمار ہو رہے ہیں بیماری
بالکل بالکل اس کا جو ہ اثرات ہو رہے ہیں نا ٹھنڈی گرم کا اس سے طبیعت میں بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے
جی بالکل وہ وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے پھر گرم ہو رہا ہے تو وہ اس پہ اثر ہو رہا رہا شریر پہ ہمارے
بالکل اصر ہو رہا ہے
جی
ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بارش لگ گئی ہے پھر اچانک دھوپ کھیل جا رہی ہے اس کی وجہ سے نا اپنی بدن پہ بہت اثر پڑ رہا ہے
جی بالکل
ہاں لیکن اچانک سے سردیاں ہو جا رہی ہے بخار آ جا رہا ہے ایک دم سے حرارت پیدا ہو رہی ہے تو نہیں بالکل چینج ہو رہی ہے جسمانی
ہ
جی اور ایک دیکھا جائے تو اس کا اثر اپنے نیٹورک پہ بھی بہت پڑ رہا ہے
بہت زیادہ وہ چل ہی نہیں رہا وائی فائی یہ سب
بالکل کیونکہ ایک طلباء کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے نا
جی بالکل
ساری پڑھائی انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے
انٹرنیٹ کے بنا تو کچھ ہے ہی نہیں انٹرنیٹ کے بنا نہ تو تعلیم کر سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں آج کل تو ہم اتنے نربھر ہو گئے اس چیز پہ کہ بنا اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے
دیکے ہم اس کے اتنے بھی زیادہ نربھر ہو چکے ہیں اتنی زیادہ اس چیزوں کے محتاجی بولو گے ہم کہ ان کے بنا ہم لائف میں کچھ نہیں کر پا رہے
نہیں کر پایا ہاں
کر پا رہے ہیں ہمیں تعلیم کے لیے بھی انٹرنیٹ کی ضرورت ہے ذرا موسم خراب ہوتا ہے تو پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہے
جی بالکل
جی
اچھا آپ یہ بتائیے آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں
میں اپنے فارغ وقت میں زیادہ تر کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہوں
اچھا آپ آپ جی بالکل بالکل تول میں بھی مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا کافی شوق ہے
جی بالکل مجھےنا ہاں میں اپنی زیادہ سر ناولیں پسند کرتے ہو ج میں عشق محبت دھوکہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہے اپنے رشتتے داروں کا تذکرہ رہتا د اس میں کس نے کیا پہا کیسے رشتوں میں درارا ہے کیسے لوگ ان آپس میں ہی تکلیفوں میں آ جاتے ایک دوسرے کے وجہ سے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھ سنے کو ملتی ہے
جی آپ کو عشق محبت والی کہانیاں زیادہ پسند ہے
جی بالکل میں دیکھتی کیس میں تو یہ کر کے ہے ن
جی وہ کافی کہانیاں مکمل ہوتی ہے پ کافی نہیں بھی ہوتی ہے بٹ سب کہانی ال اپنے میں بہت اچھی ہوتی ہے
بہت اچھی مطلب مجھے اچھی لگتی ہے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان میں کھو چکی ہوں
جی ہمیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی زندگی جی تیش
ہاں ہاں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی زندگی جی مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا دیکھیے ہموگ گھوم رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیسے جھگڑا ہو رہا ہے ے اور جیسے کسی چیز میں ہوتا ہے کہ پتھر سے ٹکرا کے گر گئے تو مجھے وہ بھی چین دکھتا ہے کہ پتھر سے ٹکرا کے گر
نہیں ہم کوئی کتاب تو ایک دم ایسے دھیان سے ایک دم پڑتے ہیں نا تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیں محسوس ہونے لگتا کیا بک چ
ہاں ہم وہ زندگی جینے لگتے ا بالکل ہاں اچھا لگتا ہے لیکن ہے نا خالی وقت میں پڑھتے بیٹھے رہوں لیکن جب سے یہ موبائل نکلے نا ان یہ ان کہ رنگ بڑی ڈسٹرب کرتی ہے گرم سکون سے بیٹھنا چاہتی ہیں کسی کا فون آ جاتا سکون سے لیٹنا چاہتے تو کسی کا فولچاہ
نہیں ایسا ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ ہم سونے جا رہے ہیں تعلیم کرنے جا رہے ہمیں فون سوئچ آف کرنا ہی پڑتا ہے یا پھر ہمیں ہم نیٹ بند کر دیتے تب جا کے ہمیں اچھے سے تعلیم کر پاتے یا سو پاتے ہیں نا کوئی نہ کسی نہ کسی کا کال یا فون آ جائے گا یا پھر نوٹیفکیشن آ جائیں گی بہت ساری
ہاں
وہ ٹین ٹین کرتا رہتا ہے
ہمارا اس مقصد ایسے کہ اگر جیسے میں نے اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا بائی چانس مجےہت ڈسٹرب بورے بھی رجت نہیں دلی میں تو میرری جو گلس ہے میرے بہنیں ہماری بہنیں ہماری امی کی بہنیں ا اور اٹھا کے جیسے بھائی جان کو کال کرنے لگ جائیں گے ب بھی جانور اس کا فون کو بند ہے
ہا ہا ہا
پھر امی چلاات ت فون کیوں بند کر دیتی یہ نہیں بات کرنا ہے تو ہم کو دے د ہم بات کر لیا کریں گی فون کو سالنٹ رکھ تو مجھے اتنا لیکچر ملتا ہے اتنا بھی زیادہ بھاشن بتا تو ہم سوئچ آف تو کر ہی سکتے ہ
ہ نہیں ایسے ابھی دیکھیے ہماری امی سمجھتی ہیں کہ ایسے ہم تعلیم کہتے ہیں نا تو ہم اپنا فون انہیں کو پکڑا دیتے ہیں کہ آپ لے لو ابھی ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں نہیں چاہیے اور آپ اگر جتنے بھی کال وغیرہ ہے آپ ان کو بتا دینا
نہیں جیسے اب جیسے اب اپنے ایسے کہتے ہیں اگر ہم جیسے واش روم میں فون آگیا ارے لینا فون آ گیا ہے وہ ارجنٹ بات کرنے کا ب رہے ارے ا امی میں برش کر رہی ہو باتھ روم میں نہیں فون مطلب امی کی لائف میں کہتے کہ اگر کسی کا بھی کال آ رہا ہے تو بہت اہمیت والا ہے کہ سامنے والا فون وقت نکال کے باتھ ر کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن امی کو نہیں پتا نا وہ بکواس کرتا ہے
ہاں ہا ہا
تو میں دستی چباننے کا کام چبانے کا کام اور منا اپنا کام کر رہی ہوں مجھے کچھ کرنا ہے تو میں اپنا انٹرنیٹ کھول کے اپنی نوٹس وغیرہ کچھ بنانے بیٹھی ہوں یا مضمون لکھ رہی ہوں تو میری سہیلی وہ مجھے کال پہ کال کیے جاتی ہے کال پہ کال میں کیا کرتی ہوں آج تو میں نے اس کی کال ہی کٹ کر دی کاٹ تے جاتتی ہو میی کاٹ تے جاتی ہو میں بھی ابھی میں اتنی بزی ہوں اور جب ہم کال کرتی ہیں نا تو وہ اپنے بچوں میں مصروف رہتی
تو وہ ہاں نی ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم ابھی کال کر رہے تو وہ مشروف ہے پھر وہ کریں گے تو ہم مصروف ہو جائیں گے تو
بالکل بات ہی نہیں ہو پاتی ہے اب وہ اب ہونے کے ان کو کوئی کام نہیں ہے ان کو صرف بچے دیکھنا خود کے
جی جی
بچے بھی کوئی زیادہ بار آ گ دس بار کسی
نہیں دو دو بچے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے
ا تو تھوڑے بڑے بڑے ہیں نا اتنے چھوٹے تھوڑی نا ہے کہ بھائی اتنے ہیں کہ مطلب سمجھدار ہے نا ا ایک ایک بیبی ان کا نائن ایئرس اولڈ ہے ایک دبی کیا بولتے ایٹ ایٹ ایئرس اولڈ ہیں تو کافی بڑے نا
ہاں ہاں ہاں
لیکن پھر ج وہ لوگ کیا ثابت کرتے ہیں ہم آپ کے اکارڈنگ بات نہیں کریں گے ہم ہماری مرضی سے ب پھر ہم بھی ہم ہیں میں تو کڈ دیکھی ابمی تو نہیں پتا چل رہا ا کو پ چلامی چال جات اور ہم کو بتا دیں کوئی بچاری کچھ کچھ بات کر رہی ہوںگی کچھ خاص بات ہوںگی کیوں نہیں گا امی کوئی خاص نہیں ہوتی
ہ اب ان کو کیسے بتائے کہ وہ بکواس کرتے ہیں
ہاں نہیں امی مجھے سے دباؤ بناتے ہیں کہ کسی کا بھی کال آتا ہے تو اٹھا لیا کرو چاہے بول دو کہ بعد میں کرنا ہے نا کوئی کام امپورٹینٹ نہیں ہے تو ان کا بھی کہنا
جی جی بالکل ہماریے ہمیں بھی سم کہتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ ایک بار تم اٹھا لو تم بول دو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں
ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے ہاں بتا دو اگر کوئی فضل بات ت ہورییت ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بار اس کوئی اطلاع دے دو کہ بھائی ہم کیا ہے کیا نہیں ہے کہ وہ لگاتار آپ کو کال کر رہے ہیں وجہ جانو پھر انہیں بتا دو کہ تھوڑی دیر سے کال کرو کہ میں بزی ہوں کر کے تھوڑا مصروفوں کاموں میں بی
ہوں ہ
اس قدر سے اس طرح کی باتیں بتا دیا کرو تو یہ کہہ رہ تھے امی
نہیں امی صحیح ہے اپنی جگہ کہ ایک بار ان کو بتا دیں تو وہ بھی سکون سے رہتے ہیں پھر نہیں تو پھر وہ بھی ان ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں بھی یہ چلتا ہے کہ کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہے کیا کر رہے ہیں
بھائی انہیں کچھ برا لگے کہ ہماری باتیں آج تو میں نے انتہائی کر د رہا
وہ بھی ان کے ذہن میں چلنے لگتا ہے نہ کہ ایسا کہ وہ یہ کوئی بری لگ گئی ہماری بات ایسا۔۔
ہاں اب جیسے میں نے اسے کال کیا تھا اس نے نہیں اٹھایا۔۔ تو آپ اس کو یہی خیال ہو۔۔ کہ میں نے اس کا فون نہیں اٹھا۔۔ اسی لیے میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ کاٹ رہی ہے۔۔
جی بالکل وہ آ سات پ
آ جاتا ہے نا ذہن اپنا ہمیشہ نگیٹو میں چلتا
جی بالکل زیادہ تر نیگیٹو ہی چلتا ہے غلط ہی سوچتا ہے کبھی اگر ہم ہم صحیح بھی سوچنے کا کوشش کریں نا ارے ایسے کیسے اب کبھی کبھی ہمیں ایسے خود پہ شک ہو جاتا ہے اگر کوئی کام ہم سے اچھا ہو گیا نا ارے ایسے کیسے ہو گیا ایک کم اچھا
ہاں اچاو تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا نقصان اس میں ایسی باتیں ہوگی یہ بالکل چلے جی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر
جی شکریہ آپ کا خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ
حافظ